ت لگ بہت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ارے اچانک سے پتا کیا ہوا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا نا تو آپ نے چوں نہیں کیا کیا مجھے میرے یہاں سے تو کسٹمرس آئے تھے تو میں ان کے ساتھ لگ گیا وہ جیب میں رہ گیا تو مجھے اچانک سے دماغ میں کچھ آ گیا کچھ میں کر رہا تھا میں نے اچانک سے فون جی میں سے نکالا اچانک سے دیکھ رہے اب راستہ کیا بن گیا ہے دل دل اور دل کا راستہ کیا بن رہا ہے
کیا بن گیا ورنہ اگر ضائع ہوتا نا میں نہیں چھوڑنے والی تھی
ارے نہیں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے میرے تو پرسوں دو ایک دو جایا ہو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے ضائع ہونے میں ہاں مطلب ریجیکٹ ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے ضائع نہیں ہونے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہاں وہ تو وہ پتا نہیں اس مجھے کچھ نہیں پتا اس کے ہم بد میں دیکھیں گے
دو دکھائی ہے دو دو انہوں نے ریجیکٹ دکھائے ہیں
ارے کیا بول رہے آپ
اللہ کی قسم میں نے دیکھا دو ہے
چلیے چھڑے ہم اس کی بعد بعد میں کریں گے تو کوئی نہیں میں ان سے دو رابطہ کر کے دیکھ لوں گا کہ کیا ہوگا ہاں جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ ہاں اور کیا ہم کیا بول رہے تھے
میں یہی بات کر رہی تھی آپ کے ساتھ میں نے بولا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے آپ یہاں کا کچھ اسکوپ اچھا نہیں رہے گا کرنا ہوگا تو باہر ہی جائے گ باہر ہی
اچھا ٹھیک ہاں وہ تو ہے ہی مطلب اگر یہاں ہاں تو دیکھیں گے نا ہاں ہاں وہ تو وہ تو ہے یہاں پر مطلب اتنا اب جو ہے اس حساب سے جو ابھی وہ مطلب اسکوپ بولیں گے وہ باد کی چیزیں اتنا ابھی نہیں ہے اس لحاظ سے جو ہے
جب انسان باہر جب انساناں دیکھے مارکیٹ سے ہی بات اٹھائے آپ نے پہلے ہم دیکھیں گے مارکیٹ کی حالات کیا ہے بالکل کمز بالکل کمزور ہے کہیں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر گزارنا بالکل مشکل بن گئی ہے آپ زیادہ سے زیادہ اپپنی روزمرہ زندگی جو ہے ضروریات زندگی وہ پورا کر سکتے ہیں باقی آپ کچھ بڑے بڑے خواب نہیں کر سکتے ہیں مکمل ح تو ان چیزوں کے لیے آپ اپنے ریپوٹیشن کو بڑھانے کے لیے وہ چیزیں اگر اپنے پڑھائی کی تو وہ چیز مطلب نبھانے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑتا ہے گھر سے بہ وہاں پر وہ چیزیں ہو سکتی ہے وہاں پر بہت سارا واسٹ اسکوپ ہے اپنے پڑھا ہے کم پڑا زیادہ پڑھا ہے لیکن وہاں پر اتنے سارے مطلب اپرچونیٹیز ملتی ہے آپ کو کہ انسان فائدہہتا ہے خھسارے میں مچ جاتا ہے
نہیں جاتا سچ میں جی جی جی ہاں وہ تو ہے ہی وہاں پر مطلب بہت سی چیزوں میں انسان جا سکتا ہے پھر
بہت بہت سی چیزیں بھی جا سکتا ہے ہ ہ اور وہاں پر پیسہ کمانا آسان والی بات ہے یہ نہیں کہ کشمیر میں ہو بس اگر آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ جاب نہیں ہے تو بس آپ کچھ کر سکیں گے یہ تو کشمیر کشمیر والی بات ہاں کشمیر سے باہر پر گورنمنٹ جابس کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر اتنا اتنا پرائیویٹ اچھا خاصا اسکوپ ہے کہ وہاں پہ مظاہر یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا سبچ ہی نہیں ہے وہ چیز ہی ہاں جی ہاں ہاں وہی اسی وجہ سے میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے باہر ہی کہیں پر تو جہاں پر پھر ان شاء اللہ آپ بھی اچھے سے سیٹل ہو کے پھر اپنے ماں باپ بھی اپنے ساتھ
ہوں
تو وہ چیز صحی ہے جیسے یاور ماں باپ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہنا چاہیے کیونکہ ماں باپ کا سہارا کون ہوتا اولاد ہوتے ہیں ماں باپ طارا پھر ہم کھوڑ کر کے نہیں جا سکتے کہیں وہور ذہن نہ رکھتے ہیں اپنے ماں باپ آپ کو یہ چیز بھی دیکھنا ہے اپنی آپ پڑھائی آپ کے ماں باپ کیسے ایک ایک پیسہ جمع کر کے آپ فیس بھرتے اس چیز یاد رکھنا ہے نے ہمارے لیے کیا کیا ہمیں ان کے لیے کال کیا ہماری وجہ سے کوئی تکلیفنی چاہیے ہمارے ماں باپ
تو وہ تو صحی بات ہے صحیح صحی بول رہا ہوں ہوں ہ
مگر ہم ان کا اس تکت ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ انمٹ تحفہ ہوتا ہے صرف
ہوں ہوں
مول تحفہ ہوتا ہے زندگی
تو ب صحیح کہ تھا ہ ہو ہاں
تو اب انشاء اللہ یہی ہے اپ کے ہمارے بچے بھی جو ہے جسے اپ ہیں یا وہ جانتے ہیں ضاف اورق کی بچے بھی ہیں کہیں پر اچھ سےنی لائف میں سیٹل ہو ہوائی کے معاملے میں پھر ان شاء اللہ نفا کے معاملے میں میں بھی انشاء اللہ کرست بھی وہ تو آپ کو آسان لگتی ہوگی گھر گرہست میں کہ کے بعد زندگی بالکل تب ہو جاتی ہے تو ابھی تو پھر بھی آپ جیسے مارجن سکتے
ہے وہ تو آ بتا سکتی ہے بہتر بتا سکتے
کتنا دور مطلب انسان آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں آپ لوگ وہ زم داریاں ابھی ساری نہیں ہے
ہاں
انسان کو پھر ذمہ دار انسان رہنا پڑتا ہے آپ ازر بایات بوات لیجیے پہلے وہ اپنی مستی سے
رونا کی متلب اس سے پہل آپ دیکھیں گے ایک چیز کہ اس سے ہاں اس سے پہلے مطلب وہ چیزیں تو مطلب ای انسان نہیں سیکھ پاتا نا کیونکہ وہ الگ چیز ذمہ داری ہے وہ لینا پھر الگ چیز ہے وہ تو اس کے بع ہیر ہر وت سیکھتا ہے چاہے وہ مطلب اس ٹوینٹیز میں کرے تھرٹیز میں کرے
میں اب اسی کے لیے بول رہی ہوں اسی کے لیے ہونا چاہیے انسان زندگی میں مطلب کوئی اسس کوو پریفر نہیں ہونا چاہیے کسی طرف سے بھی اگر انسان کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا تو ذمہ داری آپ آرام سے نبھا سکتے ہو جب آپ کے ہاتھ پیسہ نہیں ہوگا ذمہ داری آپ کو بوجھ لگے گی یہ مسئلہ ہے ذمہ داری پھر بوجھ نا ورنہ ذمہ داری اٹھانے میں آپ ماشاء اللہ قابل ہے مگر جب پیسہ ہوگا ذمہ داری آسان لگے گ کوچ نہیں لگے گی چیز رہتی ہے بس اور ک نہیں ہے تو اس وجہ سے میں بول رہی ہوں کہ انشاءاللہ اگر سیکنڈ ہو جائے گی لائف میں تو زندگی بھی آسان لگے گی پھر اتار چڑھا تو یہ آتے ہیں زندگی تارج بغیر
بغمی ہے پھر ہوں
نہیں ہم بس پٹ پٹھ ہیں باغ مہم تو ہوں جی تو میں کیا بول رہی تھی میں نے بولا اسی لیے ذمہ داری ذمہ دار ہونے کے لیے انسان کو پہلے اپنے تاروں پہھڑا رہنا
ہاں
کہ کل کو کچھ بھی مسئلہ ہو کل کو کچھ کہیں پر پیسے ضرورت پڑے تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ چیز ہے باقی ورنہ نکاح میں تو یہ تو نکاح سنت ہے یہ تو انسان قدیم بھیم کرتا ہے نا تو اس سے برکت بھی آتی ہے
جی صحی صحیح
بس یہی چیز ت گھر کے معاملات ہاں گھر کے معاملات میں بھی آسانی ہو ہے گھر کے معاملات میں ویسے آسانی آتی ہے جیسے آپ کی ماں ہے اس کا بھی پھر بھی ہاتھ پٹ جائے کہیں سے
ہاں ضروری ضروری نہیں ماشاء اللہ ابھی عائشہ بھی ان کا بہت ہارٹ بتات اس لیے تو کہہ رہے تھے ماما اس لیے کہ کہہ رہی تھی کیونکہ مطلب وہ بہت ان کے مطلب کاموں میں مدد کرتی ہے اس وقت تو اس کی وجہ سے ہاں اسی ماشاء اللہ اسی کی وجہ سے جو ہے ابھی
جچھ چلیے پھر انشاء اللہ سب ٹھیک کریں گے اللہ بس اللہ سے ہمیں دعا کر اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے سب کے حالات ٹھیک ہو جائے سدھر جائے سب کی صحت ٹھیک رہے بس یہ چیز اس سے پھر انسان کو اگر کہیں پہ چے کہیں آئے جائے بھی انسان کو تستی ہے نہیں سب ٹھیک ہے تھوڑی سی صحت میں اونچ نیچ ہوتی ہے کسی بند تو سارے بند پریشان ہو جاتے ہیں
ہاں وہ تو ہے لگنٹس پٹی پانچ سو سار ہاں
بس چلتا رہتا ہے باقی باقی زندگی تو چلتی رہتی ہے بیندی اور کیا
وہ تو زندگی تو چلنے کا ہی نام ہے اور اور
اتار چ زندگی تو اتار چڑھا کر ہم چاہیں گے کہ ہمار انا مشکلات نہ آئے نہیں کمفرٹ کمز وھ ڈسکمفرٹ جب تک انسان سیکھے گا
ہاں
دیکھیے آپ اپنے بابا کی مثال لیجیے آپ کے بابا ان کے بچپن میں ہی بابا نے تو کیسا حال ہوا ان کو کیسے ان کو جھیلنا پڑا بچپن پر میں دیکھیے ہمارے پاس ہمارے ماں باپ نے آپ کے ماں باپ نے ہر ایک فیسلٹی رکھ ہمیں کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی اپنی چیزیں کم کی لیکن ہمارے لیے میسر رکھی انہوں نے اب آپ اپنے بپ سے بات لیجے ان کے بابا بچپن مح گزر گئے ان کیسے مطلب ان کی جو ماں تھی یا ڈیڈ جی تھی یا یہی بھائی آپس اننہوں نے کیسے خود کو سنبھالا کیسے انہوں نے کیسے پیروں پہ کھڑے ہو گئے کیسے انہوں نے محنت مشقت کی پیروں پہ کھڑے ہو گئے کسی کی محنت نہیں لی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بس گرمی کے دن بھی دیکھیں
جی جی جی وہ تو صحی بات ہے وہ تو بولی وہ تو مانا ہی ہے ہاں
ان کو کتنی مشکلات آئی ہوںی زندگی میں ہم کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں تو ہے نا وہ چیز ہے انسان اب آج ان شاء اللہ ان شاء اللہ جب آپ ان کی لائف میں سیٹل ہو جائیں گے ان کو اتنا کام نہیں کرنا پڑ پڑے گا تو ان کے ایک آپ ان کے لیے ایک ڈھال جاؤ گے پھر ہے نا تو اس آپ کی وجہ سے وہ زندگی میں اس کو پھر بھی تسلی میں نہیں میرا بیٹا ہے سنبھالنے کے لیے کوئی بھی پریشانی ہو میرا بیٹا ہے سوال دہے نا
ہاں وہ تو ہے
ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا تو ان کو ابھی چاہے وہ بیمار ہو کیا ہو وہ نکلتے ہیں دکان پہ وہ چھوڑیں گی
تہند مجبائنلک ہ تہ تم کم گنے
وہ نکلتے دکان پہ چھوڑیں گے وہ چیز
ہاں وہ تو نہیں چھوڑیں گے کہاں چھوڑتے ہیں وہ
اسی لیے پھر ان شاء اللہ کل آپ پر جب ذمہ داری آئے گی وہ تھوڑا سا آرام کر یں گے ہے نا ہم نہیں بوولے کہ مکمل آرام مکمل آرام ک سے ہے مگر پھر بھی آسائش آئے گی پھر بھی ایک تسلی ہوگی نہیں میرا بیٹا ٹا ہے مجھے س پنے کے لیے وہاں سے یہ چیزیں ہوتی زندگی میں نا چلیےار اختتام پذیر ہو گیا جی بالکل
ہمارا وقت جی جی جی صحیح صحیح ہاں چلیے ٹھیک ہے اب آپ پرچے دیں گے کہ آپ آرام کریں گے
کیاپ جیسے آپ بولیں گے
ہاں رکے پانچ منٹ میں بد آپ کو یہیں سے پرچہ دوں گا ٹھیک ہے میں آپ کو میسج کروں گا سر چلیے بیٹھے اللہ
ہ